اور ہلو ہلو السلام علیکم ہیلو
ہاں جی السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
ہاں جی بڑھیا آپ بتائیے
الحمد للہ ہم بھی خیریت سے ہیں آپ بتائیے آپ آپ کے گھر میں کیا حال چال ہے سب کی
بڑھیا
خری بس بس سب خیریت سے ہیں ہمارے یہاں تو اللہ کا مہر ہے الحمد للہ اور بتائیے کیا کر رہے تھے
کچھ نہیں ہم بس کھانا کھانے کی تیاری میں تھے
اور کیا بنا ہے آج باورچی خھانے میں کیاکا پک رہا ہے امی کیا بنا رہی ہیں
آج امی بنائی ہے دال گوشت
دا واہ واہ ماشاء اللہ سن کے ہی منہ میں پانی آ گیا
ہوں آپ نے کیا بنایا
ہم نے بھی آج ویسے کافی مز دار آج ایک چیز بنائی تھی جی بچے نا کافی دن سے ضد کر رہے تھے بچے بول رہے تھے امی ہمیں نا اڈلی سانبر کھانا ہے
اچھا
تو آج میں نے ج وہ میں نے بولتے امی ساؤتھ انڈین کھانا ہے تو میں نے کہا چلو آج میں تو میں اڈلی سانبر بنا دیتی ہوں تو وہی بس بچوں نے پانچ چار پانچ اڈلی کھائی سانبر کھایا تو بس اسی سے ہی آج تو پیٹ بھرا ہوا ہے تو اب میں نے پوچھا کہ کیا کھاؤ گے رات کو کھانے میں تو منع کر رہے ہیں کہتے امی بھوک نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نا کافی اڈلی کھا لی
ویسے ساؤتھ انڈین کھانا تو بہت سوادشٹ ہوتا ہے ا
ہ جی جی جی یہ بہت صحیح فرمایا آپ نے ساؤتھ انڈین کھانا اتنا لذیذ لگتا ہے کیا بتاؤں مجھے خود ہی مطلب ساؤتھ انڈین کھانا بہت ہی لذیذ لگتا ہے تو میں اپنے شوہر کے ساتھ جب بھی ہم کہیں باہر کھانا کھانے جاتے ہیں تو مطلب میری شوہر جب بھی اس سے پوچھتے ہیں نا کہ کیا کاؤ گی آج بیگم آپ تو میرا تو ہر ٹائم مگی وہ ہوتا ہے کہ ساؤتھ انڈین کھلا دیجیے ڈوسا سانبر اڈلی سانبر تو میرے شوہر بھی پک گئے میرے سن سن کے کہتے ساؤتھ انڈین سے باہر بھی آ جاؤ کچھ اور بھی کھا لیا کرو تو شوہر میرے بولتے ہیں کہ تم تو لگتی ہی نہیں ہو کہ تم ادھر ہندوستانی ہو ایسے لگتا ہے ساؤتھ انڈیا سے آئی ہو تم
ہاں جی
اور شوہر میرے بولتے ہیں کہ تم مجھے تو تمہارے یہ جو مطلب پسند ہے ساؤتھ انڈین اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے تم ساؤتھ انڈین سے آئی ہو اور بتائیے
آپ بتائیے کیا کر رہے آپ
ا بس بس میں تو وہی آج وہی باورورچی خانے میں تو اب کچھ پکایا نہیں تھا تو فری بیٹھی تھی تو ایسی تھوڑی سی نا ڈرائنگ کر رہی تھی بیٹھ کے نا فری ہینڈ
ہاں جی اور بتائیے شوہر کیسے ہیں آپ کے
شوہر تو بہت بڑھیا ہے ایک دم گئے ہوئے ہیں اور ہمارے ادھر اتنی بارش چورور ہے ا ویسے بھی اتنی گرمی کی قہر برسایا ہوا تھا گرمی نے اتنی تپش ہو رہی تھی تو میں تو دن رات دعا کر رہی تھی ت اللہ سے کہ یا اللہ تھوڑا سا رحم کر دے ہم لوگوں پہ تھوڑی سی بارش کر دیں تو اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی
صحیح بات ہے یہ سورج میں تو بہت زیادہ کیئروس آیا ہوا ہے
جی تو آج اللہ نے ہماری دعا سن لی نا ہم سب کی تو دیکھو آج کتنا اچا اچھا موسم ہو رہا ہے اور صبح سے ہی بارش ہو رہی ہے اور ایک دم موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے تو آج تو بہت ہی ا اچھا لگ رہا ہے موسم دیکھ کے نا
ویسے تو بارش کے دنوں میں پکوڑے وغیرہ کھانے کا بہت اچھا وہ ہوتا ہے
جی جی آپ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بارش میں تو یہ پکوڑے ہو گئے چائے اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے اور میرے تو جب بھی ہمارے گھر بارش ہوتی ہے نا میرے شوہر تو بس آ جاتے ہیں کہ ایک دم پکوڑے بنا لو کبھی سینڈوچ بنا لو تو بس میں تو باور جی خھانے میں ہی لگی رہتی ہوں آج بھی شام کو آئے تھے تو بولتے کہ اس ٹائم بارش بھی بہت تو ایک دم تیز تھی تو بولتے بیگم کچھ پکا لو تو پھر میں نے کہا چلو میں نے پھر پکوڑے بنائے تھے گھر میں وہ تو تھے نہیں زیادہ سبزیاں تو میں نے آلو اور پیاز والے پکوڑے بنائے تھے
صحیح بات ہے
ا اللہ کی نعمت سے کافی لذیذ ہی بنے تھے بھی سے بھی میرے ہاتھ کا تو اچھا ہی لگتا ہے ان کو نا شوہر کو تو کھانا پسند ہی آتا ہے
ہوں
اور آپ بتائیے آپ کے گھر میں بنے پکوڑے وکوڑے
نہیں آج ہماری ہماری امی کہیں گی ہوئی تھی تو ہم پکوڑے بنا نہیں پائے ابھی بھی امی باہاری ہی ہیں اور ویسے ابھی ہماری بھی ادھر بارش ہی ہو رہی ہے تو پت نہیں امی کد آئیں گی
اچھا اچھا امی مطلب کہیں پاس میں گئی ہیں یا کہیں دور گئی ہوئی ہیں
کہیں دور گھومنے گئے تھے مطلب میرے پتا کے ساتھ
نہ نہیں اچھا اچھا آپ کے آپ کے والد صاحب کے ساتھ گئی تھی
ہاں جی ہاں جی وال تھک کے سات گئی تھی اور ابھی تک آئے نہیں ہیں
چلو یہ تو بڑھیا ہے انہیں بھی گھومنے پھرنے دینا چاہیے وہ بھی بچاری سارا دن گھر کے کاموں میں تھک جات ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ تھوڑا سا وہ بھی وقت کا اعزاز لے سکیں اور اپنا وقت جو ہے وہ سارا دن گھر کے کاموں میں ضایا کرتی ہیں تو ان کو بھی ہوتا ہے کہ چلو تھوڑا سا وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ بھی بتیت کر لوں
ہوں اور بتائیں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کھانے میں
مجھے تو میں نے وہی آپ کو بتایا مجھے ویسے ساؤتھ انڈین کھانا بھی کافی پسند ہے اس کے علاوہ تو مجھے کیا کہتے ہیں راجما چاول ہے چھولے چاول ہے کڑھی چاول ہے مطلب یہ ساری چیزیں مجھے کافی پسند ہے کھانے میں
تو آپ کو گوشت وغیرہ پسند نہیں ہے
مجھے گوش وغیرہ کم پسند ہے تو وہی میرے جو میرے ن ادھر سسرال والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سبھی میرے سسر میرے سارے والد صاحب وہ مجھے بولتے ہیں کہ کہ تم تو لگتی ہی نہیں ہو کہ تم اسلام دھرم کی ہو تمہارے تو کھانا پسند جو ہے وہ تو میں سارا پنجابیوں والا کھانا پسند ہے پھر ساؤت انڈین
ہوں
تو پر ہوتا ہے نا اپنا اپنا جیب کا سواد ہوتا ہے تو مجھے پتا نہیں کیوں پنجابی کھانے کا زیادہ سواد ہے راجما چاول چھولے چاول یہ سب چیزیں مجھے زیادہ پسند ہے
تو گوشت گوشت وغیرہ میں کم ہی کھاتی ہوں پ نہیں کیوں مجھے اتنا پسند نہیں آتا ہے وہ
پر ادھر ہمارے یہاں تو گوشت وغیرہ اتنان پسند ہے سب کا سب ت انے خوش ہو کے کھاتے ہیں سب گوشت وغیرہ
جی جی جی
کیا ہی بتیں آپ
چلیے چلیے بڑھیا ہے یہ تو اپنے اپنا سواد ہوتا ہے اپنا اپنا ذائقہ ہوتا تا ہے سب کا کسی کو کسی کو کسی چیز کا ذائقہ اچھا لگتا ہے کسی کو کسی چیز کا ذائقہ اچھا لگتا مجھے تو وہی یہ سب پنجاب ابھی کھانوں کا ذائقہ زیادہ پسند ہے تو یہ گوشت وغیرہ تو میں کم ہی پسند کرتی ہوں پر ہاں میرے شوہر کو گوشت کھانا بہت زیادہ پسند ہے ان کو تو ہوتا ہے کہ ہر چیز میں گوشت ڈال دیا کرو پر مجھے پسند نہیں ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا پرہیز کرتی ہوں ساتھ میں ساتھ میں کیا ہے مجھے گوشت وغیرہ نا زیادہ پچتا نہیں ہے مجھے ہضم نہیں ہوتا وہ تو میں جب بھی کھاتی ہوں تو میرا پیٹ وہ ہو جاتا ہے خراب اس یہ میں تھوڑا سا پرہیزی رکھتی ہوں ان چیزوں کا
ہ کئی کئی لوگوں کا مطلب پیٹ یہ چیزیں کھا کے نان ویج خراب ہی ہو جاتا ہے
جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے پھر میں وہی بولتی ہوں شہر کو میں نے کہا کہ مطلب ذائقے کے پیچھے اپنا پیٹ تھوڑی خراب کرنا ہے کیونکہ پھر دیکھو ا مزہ تو آتا ہے چیزیں کھانے میں لذیذ کھانا کھانے جیپ کا سواد تو ہوتا ہے لیکن کھانے کے بعد ایک بار جب طبیعت بگڑ جائے اور طبیعت خراب ہو جائے تو پھر ڈاکٹر کے جو چکر کاٹے پڑتے ہیں تو اس سے بہتر بتر نہیں ہے کہ آپ وہ چیزوں سے پرہیز ہی رکھیں جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے
جی جی
تو بس یہی ہے اور بتائیے آپ چھٹیاں بچوں کی ختم ہو گئی
نہیں ابھی تو نہیں ہوئی ابھی بچے مطلب ہم ابھی تو نہیں ہوئی شاید بیس بیس تک کو ہوں گی بچوں کی چھٹیاں ہو توب
اچ اچھا تو آپ کہیں گھما لے بچوں کو
بچے گئے ہوئے ہیں ادھر نانی کے گھر اپنی
اچھا ننال گئے ہوئے ہیں بچے اچھا اچھا پھر آپ کا تو من نہیں لگ رہا ہوگا بچوں کے بنا
نہیں بالکل من نہیں لگ رہا بچے تو مطلب گھر کو
بتی جی جی بچوں سے گھر خوشحال بنا رہتا ہے رونق بنی رہتی ہے بوں سے وہی بچوں کے پریشان تو کرتے ہیں بچے جب بچے گھر میں ہوتے ہیں تو پریشان اتنا کرتے ہیں تو اس ٹائم تو مطلب بہت کئی بار ہم بچوں پہ غصہ بھی اتارتے ہیں کہ کبھی ادھر بھاگتے ادھر بھاگ میرا بھی بیٹا ہے بہت زیادہ پریشان کرتا مجھے کئی بار تو میں بہت زیادہ بچوں پہ کھینچ جاتی ہوں لیکن ایسے جب بچ چنا ہو تو گھر پھر سونا سونا ہو جاتا ہے
پر بڑے مطلب جب بچے بڑے ہوئے رہتے ہیں تو اور ان کی یاد آتی ہے کیکہ ج باقی میرے بچے تو بڑے بڑی ہیں ایک پندرہ سال کا ہے اور ایک
اچھا اچھا ہاں بچے بڑے پھر تو شرارتیں خود ہی بند کر دیتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں تو تھوڑا زیادہ شرارتیں کرتے ہیں پر اس ٹائم پھر ہم لوگ کرتے ہیں کہ بچے شرارتی ہیں یہ وہ ہیں لیکن بچوں سے ہی رونق ہوتی ہے گھر کی
صحیح بات ہے اچھا جی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا
جی جی جی مجھے بھی بہت اچھا لگا بات کر کے اللہ حافظ
اللہ حافظ